بھجن ا سےے وعلیکم السلام بائیچند جی جی واچا دنیا میں ہزاروں طرح کی بیماریاں ہیں جن کے علاج کے لیے ڈاکٹرس اور ہسپ اسسپتال بنے ہیں لیکن ایک ایسی بیماری ہے جو بنا کسی وائرس یا بیکٹیریا کے ہر دوسرے گھر میں پھیل چکی ہے اس کا ذکر کسی میڈیکل بک میں بھیھی نہیں ملے گا آپ کو لیکن اس اس نے دنیا کے سب سے زیادہ سپنے قتل کیے ہیں آپ کو پہ ہے اس بیماری کا نام کیا ہے
نہیں اب تو ہے بہت ساری اب کوئی آپ کے دماغ میں کوئی اسپیسیفک ہوگی کوئی
اس بیماری کا نام ہے کہ لوگ کیا کہیں گے
ہاں یہ بات صحیح ہے ہم فور گرانٹی لیتے ہیں پہلے انسان چاہ یہ بچے
جی وہ نا بچپن سے لے کر آج تک ہم نے اپنی زندگی کا ہر بڑا ڈیسیجن ا ڈر کے اندر لیا ہے کہ وہ چار لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے آج تک دنیا میں کسی نے ان چار لوگوں کی شکل نہیں دیکھی ان کا پتہ نہیں ہے مطلب ان کا ایڈریس پتہ نہیں ہے لیکن ہم سب ان مطلب بنا دیکھنے والے چار لوگوں کے غلام بن چکے ہیں تو یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی وہ نا پرانی یہ لمحے گھمائیے جب آپ نے کوئی الگ کیریئر چ نہ تھا تھا چنا چننا چاہے یا جب آپ نے کسی الگ کپڑے پہننا چاہے جب آپ اپنی مرضی سے جینا چاہے تو سب سے پہلے رکاوٹیں کیا آئی صحیح سے بیٹھو تو چار لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے یہ جاب مت چھوڑو چار لوگ نہیں گ تو کیا سوچیں گے اس عمر میں یہ مت کرو چار لوگ عزت یہ اچھالیں گے تو سوچیں کتنا مذاقیہ ہے کہ زندگی آپ آپ کی ہے سانس آپ لے رہے ہیں بل آپ بھر رہے ہیں کھانا آپ کھا رہے ہیں لیکن آپ کے جو آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو وہ چار لوگ کر رہے ہیں جن کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے اس سے
نہیں صحیح فرمایا بھائی جان اپ نے
ہم نے اپنی زندگی کا وہ نا کنٹرول دیا ہے ان کے پاس
ہاں وہ بات صحیح ہے بھائی
یہی ہے بھائی جان کہ جو ہماری وہ نا ہمارا معاشرہ ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سب تو وہ ہے نا سب کی طرح ایک ہی یہ راستے پہ سیٹ ہو جاؤ آپ کچھ کرو ہی نہیں آپ کچھ بننا ہی نہیں چاہو
ہاں وہ بات صحیح ہے ہم بہت کچھ چیز سے خود سے مطلب اسی سوچ میں رہتے ہیں ہمیشہ جو ایکچوول میں کبھی اصل میں ہوتی ہی نہیں ہے ہم بہت کچھ فضول چیزیں سوچتے ہیں جو بائی دا اینڈ نہیں ہوتی بھی نہیں ہے
جی بھائی جان بالکل صحیح فرمایا
عادت لگی ایک بیماری ہے ہم نہیں یہ ہماری نہیں ہے بہت مطلب آئی تھنک جو بھی موسٹلی رولر رولر ایریاز سے آتے ہیں نا گاؤں سے جو بھی بندے آتے ہیں ہیں ان کا میں نے یہ ایشو دیکھا کیونکہ وہ بہت مطلب بہت چیزیں کیونکہ گاؤں میں کیا ہے کہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں جاتے ہوئے آتے ہوئے وہ دیکھ مطلب وہ وہ مجبور کرتے ہیں انسان کو بولنا آپ کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو انسان کو وہ دماغ میں رہتا ہے اگر میں کہیں جاؤ مجھے چار لوگ دیکیں گے وہ یہی بولیں گے پھر انسان کو بیک آف دا مائنڈ وہ چیزیں رہ جاتی ہیں سٹی میں کیا ہے آپ کوئی کچھ نہیں بولتے ہیں چاہے آپ کپڑے پہنو یا نہ خاب پہنو کچھ بھی کرو گاؤں میں آپ کیا ہے ہر ایک کی نظر میں رہتے ہو ہمیشہ
بالکل بالکل صحیح فرمایا بھائی جان اپ نے وہ ہے نا اگر آپ سب کی طرح وہ نو سے پانچ بجے تک جاب کر رہے ہیں شادی کر رہے ہیں ای ایم آئی پر گھر لے رہے ہیں تو لوگ بولیں گے ارے واہ کتنا سمجھدار بچہ ہے لیکن جیسے ہی آپ اپنے لائن سے باہر نکل کر اپنا کوئی وہ جنون فالو کریں گے فالو کرنے کی کوشش کریں گے یا کوئی ایسا خطرناک فیصلہ لیں گے تو پورا خاندان وہ نا پورا روندنے پہ چلا آتا ہے آپ کو
ہاں وہ بات صحیح ہے
تو ہم وہ ڈگری لیتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے وہ کیریئر چنتا ہے جسے ہم نفرت کرتے تے ہیں صرف اس لیے تاکہ دور سے ریلیٹیوس کی شادی میں ہم گردن اٹھا گردن اٹھا کر چل سکیں ہم اپ اپنی اصلیت کو مار کر دوسرے کا وہ نا نقلی یہ ورجن ہم اپنے اندر بنا رہے ہیں
نہیں وہ بات صحیح ہے بھائی جان اپ نے صحیح فرمایا ہمیں یہی ہے کہ بہت کچھ وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو کبھی زندگی میں ہوتی بھی نہیں ہے
بالکل
ہم جیسے وری کرتے ہیں بہت ساری ہماری چیز ذہن میں رہتی ہے یہ چیزیں جو کبھی ہوتی بھی نہیں ہے ہم ان کے بارے میں سوچتے اور ہم بہت آگے سوچتے ہیں جو کبھی مطلب انسان کو کیا ہے کہ اپنے پزنٹ میں رہو وہی ہے جو آپ کے پریزنٹ میں ہے
جی بھائی اور وہی ایک وجہ بنتی ہے کہ ہماری صحت بھی پھر اسی وہی سوچ سوچ کے یہ خراب ہوتی ہے یہ جو کہ اصل میں ہوتی بھی نہیں ہے
وہ بت صحیح فرمائ گا اپنے ب
اور اس سے اورھر ہماری صحت بگڑتی ہے اور پھر ہم صحت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے ایسا ہوگا ویسا ہو تو یہ سوچ سوچ کے ہماری آدھی زندگی تو خبر میں ہی اڑ جاتی ہے
ہاں وہ بات صحی ہے کہ ہم زندگی میں مطلب زندہ انسان ہو کہ پھر لاج بن جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بس ہی خیالات ت م زانینا جو ہمیں یہاں ہی مطلب آدھی مطلب وہ آدے ہم یہاں لاج بن جاتے ہیں آدھی
جی بھائی جان ہو ہے نا کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ سوسائٹی کے خلاف جا کر کوئی اپنا ڈیسیزن لیتے ہیں تو واقعی کیا ہوتا ہے تو لوگ دو دن بعد کریں گے چائے کی چسکی لیں گے تھوڑا طنز کریں گے وہ تھوڑا ایک دوسرے سے باتیں کریں گے کان پھوس کریں گے اور تیسرے دن وہ کسی دوسرے کا تماشا ڈھونڈنے میں یہ
ہاں یہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے اگر انسان یہ چیز سمجھے نا
سج نا مطلب کتنی جلدی آپ کو وہ انسان بھول جاتے ہیں
تو آپ وہ نا ان کو وہ امپریس کرنا بھول جاؤ گے آپ اپنی صرف اپنے اپنے آپ پہ فوکس کرو گے نہ یہ سوچ رہک گے کہ وہ کیا بولے گئے کہ بولے گا یہاں کوئی کچھ نہیں بولتا اگر آپ آپ وزٹ کر تے ہوا کوئی مرض جب کسی کی ڈیت ہو جاتی ہے پھر آ وہاں جاتے ہو پھر دھ نا چار دن کے بع وہ اپنی فادے کو اس کو کا اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا ہے یہاں یہ انسان بس ذہن کا مریض ہے یہاں بس یہی سوچتے ہیں جو کبھی ہوتا بھی نہیں ہے جس کے لیے بدی کرتے ہیں وہ کبھی ہوتا بھی نہیں ہے
اب باچان آپ نے تو رلا دیا بھائی جان آج
نہیں یہ تو یہ جو نا یہ دنیا ہے نا یہ دھوکا ہے اصل میں انسان کے لیے
تو بہت بہت بڑا دھونکا ہے وہ ہے نا اللہ تعالی
جو نا بڑے ملینئرس تھتے جو یہی سوچتے ہم کبھی مریں گے نہیں ریورس اس میں چ آائیں گے اپنی ایج میں مگر وہ کیا ہے وہ بھی اپنے وقت پہ مر گئے
وہ ہے نا بائی چانس اللہ نے بتایا ہے کہ آپ سمندر کے پانی میں آپ انگلی ڈال نا وہ بیچ والی انگلی تو جتنا پانی اس پہ مطلب آپ کو گیلی ہوگی انگلی اتنی ہی بس دنیا ہے اور باقی ہاں وہ بس یہی ہے دنیا بس اتی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے یہ کیا ہے ساٹھ ستر انیس نبے سال کی عمر گ کیا جی بھائی جانو تو آپ تو پہلے سپیس میں بھی گئے ہو بائی جان آپ وہ بدھائی دینی تھی بائی جان آپ کو لیکن ٹائم نہیں ملا
تھینک یو آپ نے لیٹ ہی دیا لیکن دیا یہ تو بہت اچھی باتیں آپ کسی کو شابادش دیتے ہو انسان کیا ہے کہ انکریج خودام اس بہت بہت بڑیا انسان نہیں بہت اچھا لگا یار اللہ کی قدرت جوب دیکھتے ہیں نا کیا نظام ہے اور اپنی بہت سارے ملک دیش کو دیکھتے ہیں نا ان کی نائٹ ویوز کو ان کی لائٹنگز کو انسان کو لگتا ہے یار اللہ کی قدرت کیا ہے ماشاء اللہ اللہ مطلب اس وہ ذات پاک ہے یار مطلب اس کے برابر نیچر کے برابر قدرت کے برابر کوئی دنیا میں چیز ہی نہیں ہے سنا بھائی جان
تو ب یہ بھی وہاں پہ ناسا والوں نے یہ آپ کو ہے نا یہ ڈالا تھا آپ وہاں پہ پانچ منٹ کے لئے رہے تھے بنا سپیس وہ سوٹ کے آپ کیسے سانس لکھ رہے تھے بھائی جان یہ تو آپ بہت ہی کلا ہے آپ میں بھائی جان وہ بات صحی ہے ہمارے بہت س جی بھچا لیکن وہ ناساوالوںہ نے آپ کا ڈالا تھا اپ بنا کسی آکسیجن کی وہ سٹنٹ کیا تھا آپ نے وہاں اوپر پر انترکش میں ریکارڈ بنایا آپ نے وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے ابھی
نہیں انسان کو کیا ہے کہ جب انسان سائنس کی دنیا میں جاتا ہے نا آپ یہی آپ کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ آپ دنیا کو کچھ دینا چاہتے ہو آپ یہی کرتے ہو کہ دنیا آپ کو یاد رکھھیے آپ کے کرتوتوں کو یاد رکھھیے آپ کے کارناموں کو یاد رکھیے آپ کے انوویشنس کو یاد رکھے آپ کی ایکسپریمنس کو یاد رکھے
تو آپ کو بھی نا وہ کچھ ایکسپیریمنٹ اور کچھ انوویشن لگانا تھا آپ نے تو یہی جوخم بھرا اسٹنٹ کر لیا بھائی جناب بنا یہ آکسیجن کے آپ نے باہر یہ پانچ منٹ کے لیے ٹہل ٹہر رہے تھے آپ بھائی جان آپ کی آواز دھیمی آ رہی ہے بھائی جان تھوڑا ج ج تو بھ جان یہی بول رہا تھا میں کہ آپ کو بھی کچھ ایکسپریمنٹ کرنا تھا لیکن آپ نے تو یہ بہت جوخم بھرا کام کیا ہے وہ باہر بنا
نہیں جب انسان کو کیا ہے ان کہ ایکسپییرئنس ہو جاتا ہے کسی چیز کا آپ جوٹم میں دینا چاہ تے ہو کیونکہ آپ کو ریسیپ سے اشک ہو جاتا ہے پھر آپ کو
اچھا یہ تو بہت بہت تو کلا ہے آپ آرٹ میں آپ کا بہت س
میں بہت کمال کی چیز بناتے ہوں جیے کوڈنگ کرتے ہو آپ بہت ساری ایپس بناتے ہیں لوگوں کی ایز کے لیے آپ فری میں بہت کام کرتے ہو آپ اسی لیے کرتے ہو تاکہ آپ کو دنیا یاد کرے آپ کو کل
بالکل وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ب بہت اترکش میں بھی بہت ساری چیزیں ہم نے بھیجی ہیں جیسے کہ وہ وہاں پہ ایک روبوٹ تھا جو کہ کسی کو بھی ایک ہی دو سے دو منٹ میں پورے انترخ کی سیر کراتا ہے وہ روبوٹ میں نے ہی بنایا اگر آپ نے سنا ہوگا وہاں پہ
جی جی بھیا
ان نے بولا بھائی وہاں پہ جو وہ ہے نا بڑی والی سیٹلائٹ جو ہے وہ میں نے ہی بنائی ہے
ہاں میں نے سنا تھا آپ کے آج کل میں نے کچھ پڑھی ہے
آپ کے آپ کا بہت دو کنٹریبیوشن ہے آپ کا بھی اس میں نہیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ سے آپ آپ کے جیسے ہونیار بچے جوان نکلتے ہیں اپنی قوم کے لیے کچھ کرتے اتنا اپنی قوم کے لیے اپنے دیش کے لیے نہ اپنے دیش کے لیے آپ پوری دنیا کے لیے کام کرتے ہو اصل میں
جی میں تو آپ آپ بھائی جان کب جا رہے ہو واپس اننترکش میں آپ واپس کب جا رہے ہو بھائی جان اننترکش میں
ابھی کیا ہے کہ ہمارا بھیھی ریکوری پیریڈ چل رہا ہے ہماری تھوڑی ہیلتھ چیک اپس ہوتے ہیں جب ہم بیک ٹو نارمل اسٹیج میں آتے ہیں کیا ہے کہ جب آپ اسپیس میں جاتے ہیں بہت ساری بایولوجیکل چینجز آپ کے باڈی میں آتی ہے
جی جی جیسےٹگ جیسے وہاں سے نیچے اترتے ہیں تو ٹانگی کے چلنا بھی نہیں ہے یہ
ہاں وہی وہی وہی آپ کو وہ گریوٹی کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے اصل میں تو وھ ٹائم کیا ہے کہ آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے ہمیں جیسے اپنے سینٹرس میں ٹرین کیا جاتے ہیں پھر آپ کو انا گراویٹی کا احساز بار بار دلایا جاتا ہے آپ چلو فزیکلی فھر ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں ڈائٹنگ ہیں آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے نا واپس سے
اور کون سا فزیکل ایکٹیویٹی کرواتے ہیں بہ جان آپ کو وہ نہیں وہ وہاں زیادہ نہیں ہے جیسے جیسے ٹانگے تو کسے ٹانگے دو آانگ کے نیچے اترتے وہ چل چل بھی نہیں پاتے اور تسری تیسری ٹن کا کیا مسئلہ ہوتا ہے
وہاں انسان کو بول ہی جاتا ہے چلو آپ نے یہ سوال آپ نے کیا مجھے ابھی تک کسی نے نہیں کیا لیکن آپ نے کی ہیں اچھی بات وہاں بول ہی جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی کام نہیں رہتا
آئیئی تھی انہیں بیڈن تو مجھے لگتا ہے مجھے اب اس کے اوپر کچھ یہ ایکسپریمنٹ کرنا وہ
چلو اچھی بات ہے آپ کا کوئی بھی کبھی ہیلپ چاہیے آپ مجھے بتا دیجیے گا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے آپ اور زیادہ ترقی کرو اپنے دیش کی کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے گاؤں کے لیے اپنے آپ کے اسٹیٹ کے لیے اور آپ کے شہر کے لیئے اپنے گھر والازوں کے لیے ان کا نام روشن کرجیے اللہ حافظ